ہیلو
خیریت
جی الحمد اللہ آپ سناؤ کیا چل رہا ہے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کچھ نہیں چل رہا فی الحال آپ کیا کر رہے ہو آج کا دن کیسے گیا آپ کا
دن تو اچھا تھا بارش ہو رہی ہے کیا وہاں پر
نہیں ٹھنڈا موسم ہے بارش تو نہیں ہو رہی ہے
دھوپ گر رہی ہے بس
ہاے ربا
ہوں
ادھر تو ٹھنڈا موسم ہو چکا ہے بٹ بارش نہیں ہوئی ہے
اچھا
جو رات میں ہوتی ہوگی رات میں ہوئی تھی کل رات میں ہی تھی آج نہیں آج پورے دن ٹھنڈے موسم میں ہے
اچھا
جی
شام کے کھانا ہو گیا
نہیں فی الحال تو نہیں ہوا ہے آپ بتاؤ
نہیں ہمارا بھی نہیں ہوا ابھی بنانا ہے
اچھاآپ کیا بنا رہے ہو
میں میں مطلب ایسا مٹر پلاؤ بنا رہی ہوں
اچھا مٹر پلاؤ
ہاں
تو وہ کیسے بناتےہو آپ مٹر پلاؤ
تو مطلب بہت ایزی ہے یہ
جی جی
نہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تھوڑے سے مطلب رائس لینے ہوں گے جتنے ہمیں چاہیے اتنے تو اسی لیے مطلب آپ باسمتی رائس بھی لے سکتے ہو اس سے نا مطلب اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے نا
جی جی امم
یا پھر آپ نارمل والے جو بھی آپ گھر میں بناتے وہ بھی لے سکتے ہو ایسا کچھ نہیں
اچھا ہاں
پھر اس کو کیا کرنا ہے ہمیں بیس سے تیس منٹ تک
جی
پانی میں رکھ دینا ہے بھگا کر
اچھا جی
ٹماٹر لینے ہیں سب سے مین انگریڈینٹ کے اندر یہی ہے چاول اور مٹر ہاں پھر تھوڑا سا گھی یا تیل مطلب آپ کو جس میں بھی بنانا ہے آپ لے سکتے ہو گھی میں تھوڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا یا پھر نہیں ہے تو بھی یوز کر سکتے
ہاں ہاں اچھا جی
زیرا کڑی پت پتا لونگ الاائچی پھر دال چینی آ پھر اور پیاز پیاز کو ہمیں مطلب ایک دم پتلے پتلے سلائسیز میں کاٹنا ہے
اچھا جی
ہاں اور پھر تھوڑی سی ہری مرچ لینی ہے تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ لینا ہے پھر اس کے ساتھ تو مطلب ہمیں اور نمک لگے گا بس اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اوپر سے دالنے کے لیے
جی
پھر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہمیں چاول بھگا کر رکھے تھے اس کو ہمیں آ اس کو ہم مطلب لے لینا ہے بھگا دینا ہے مطلب سائڈ میں رکھنا ہے اس کو پھر ایک پین یا پھر کوکر جس میں بھی آپ بنانا چاہتے ہو نا
ہمم ہمم
تو وہ لے لینا ہے اس کے اندر پھر ہم گھی یا آئل جو بھی ہم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ دال دیں گے
اچھا جی
پھر اس کے اندر ہم نے جتنے بھی مسالے لیے تھے مطلب زیرا لونگ دال چینی الائچی یے سب ہم ڈال دیں گے اور وہ ساونٹھ آتی ہے آپ کو پتہ ہے
جی جی
ہاں تو پھر ہم وہ بھی دال دیں گے اس سے نا مطلب خوشبو آتی ہے تھوڑی پورا یے سب مسالے ڈالنے کے بعد نا ہم کیا کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا آ پیاز دال دیں گے باریک کٹا ہوا
اچھا ہاں
مطلب میڈیم فلیم پر اس کو جب تک پکائیں گے جب تک یے گولڈن بران نہیں ہو جاتا پیاز
جی
پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے تھوڑا سا پھر ہری مرچ ڈال دیں گے اور پھر تیس منٹ تک اس کو پکائیں گے پھر لاسٹ ہمیں کیا کرنا ہے اس کو آ تھوڑے سے وہ مٹ ٹر جو ہم نے لیے تھے وہ دال دیں گے پھر پھر مسالے کے ساتھ اس کو بھی مطلب دو منٹ تک پکاتے رہیں گے پھر جو اس کے بعد ہم نے جو رائس بھگا کر رکھے تھے نا وہ رائس کو ہم ایک منٹ کے لیے مطلب دال کر ایک منٹ تک پکا لیں گے
جیسے اس میں مطلب قیمہ ڈال کے اب اس کو پکانا ہے نا
ہاں
جی
مطلب جو بھی ہم نے مسالہ بھی بنایا نا اس کے اندر ہم لاسٹ میں رائس دال دیں گے ہمم پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پھر مطلب اتنا پانی ڈال دینا ہے جتنا چاول کو پکنے کے لیے ضروری ہو
جی جی ہاں
ہمم پھر اس کے اندر‌ آ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور پھر اگر ہم کوکر میں پکا رہے ہیں تو کوکر کی مطلب ڈھکن لگا دیں گے اوپر ہاں اور پھر اس کو دو سیٹی ہونے تک پکائیں گے جی
اوما
پھر مطلب تھوڑی دیر کے بعد جب پک جائے پھر ہم اس کو اوپر سے
لوکلہ
تھوڑی دیر مطلب ہم گیس بند کر دیں گے لیکن کھولیں گے نہیں تھوڑا جو کچا پن ہوتا ہے ناں وہ گرم اس میں مطلب وہ پک جاتے ہیں
اچھا اچھا جی
پھر اس کے بعد مطلب تھوڑی دیر ایک پانچ منٹ کے بعد ہم کھول دیں گے پھر کھولنے کے بعد اس کے اوپر ہم دھنیا یہ پودینہ یہ دونوں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے
اچھا اچھا جی
امم بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اب بنا کر ضرور دیکھنا
انشاء اللہ جرور ٹرائی کروں گی میں اور جیسے مطلب بھنا ہوا چاول کھاتے ہو آپ
جیسے چاول بنا ہوا رہتا ہے اور مطلب اس کو بھوننا ہے جیسے اس میں ٹماٹر پیاز اگر شملہ ہے تو شملہ بھی ڈال سکتے دھنیا پتا ہری مرچ سب کچھ ڈال کے اور پھر اس کو بھونتے اور انڈر انڈے بھی ڈالتے ہے اس میں یہ تم کھاتے ہو آپ
کیا
ہاں اس میں جیسے مطلب آپ کو کرنے کیا ہوتا ہے پہلے تھوڑا ٹماٹر کٹ کرلو جتنا چاول ہے اس کے حساب سے اور پھر دھنیا پتہ کٹ کرلو پھر اس کے بعد پیاز ہے تھوڑا پیاز کٹ کرلو اگر شملا مرچ ہے تو وہ بھی تھوڑا کٹ
امم
اور پھر اس کے بعد کیا کروں مطلب کہ ایک ہی کٹ دھائی لو اس میں تیل ڈالو ٹھیک ہے تیل اتنا ہی ڈالو جتنا مطلب اس سے جتنا چاول ہے اس کے حساب سے پھر اس میں کیا کرو وہ جو مطلب پیاز یہ سب ہے سب کو ڈال دو اس میں ٹھیک ہے اس کو اچ اچھے سے ملاؤ مطلب جب تک وہ مال نہ جائے اچھے سے پھر اس کے بعد کیا کرو اس میں چاول ڈال دو
جی
چاول ڈال کے ہم کیا کریں گے اس میں انڈا ڈال کے اور پھر اسے اچھے سے چلائیں گے کہ سنگ انڈے کی اسمیل پوری ختم ہوجائے تب تک چلاتے رہنا ہے اور اب اس سے اچھے سے بھوننا پھر اوپر سے کیا کرنا نمک ڈالنا اس میں تھوڑا سا جی نمک ڈال کے پھر اسے اچھے سے بھونو پھر اس کے باس کو مطلب کہ برتن میں نکال کے سرو کرو اچھا لگتا کھانے میں ہاں
مطلب ایزی بھی جلدی بھی بن جائے گا
ہاں ایسے ہی سمپلی مطلب کہ بن جاتا ہے جیسے چاول وغیڑہ کبھی بچ جاتی ہے تو اس میں مطلب کہ اچھا ہوتا ہے یے
ہاں
یا فرائی کرلیتے ناں تو اچھا رہتا ہے اچھا بھی لگتا ہے اور چاول بھی ختم ہو جاتے ہیں اور مطلب نقصان بھی نہیں ہوتا ہے
ہمم مطلب صبح کے ناشتے کے لیے بھی ہم بنا سکتے ہیں رات کا اگر بچ
جی جی ہاں رات کے بچے ہوئے چاول سے آپ مطلب یے کر سکتے ہو
ہمم چاول بھی ختم ہوجائیں گے اور پیٹ بھی بھر جائے گا
ہمم ہمم جیسے دن میں ہی بچ گیا تو رات میں چل جاتا ہے ایسا کرکے ہوجاتا ہے جی اچھا لگتا ہے یے سب کھانے میں سب چیز سب کے ساتھ اور اچھا لگتا ہے کھانا
جی ہاں
اور جیسے مطلب چاول بنے کا کچھ بھی اور بنا سکتے ہو آپ جیسے آپ نے کبھی جیرا رائس بنایا ہے
ہاں مطلب ہم بناتے ہیں لیکن اتنا مطلب اچھے سے مطلب ہم کیا کرتے ہیں زیرا رائس کے لیے سب سے پہلے تو جو رائس ہوتا ہے نا مطلب جو بنا ہوا رائس ہوتا نا اس میں ہی ہم ذیرا ڈالتے مطلب پہلے کیا کریں گے تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے ایک پین میں
ہمم ہمم
ہاں پھر اس کے اندر زیرہ ڈال دیں گے تھوڑا سا
جی
اور تھوڑا سا دھنیا پتا یے ڈال کر پھر جو ہم نے رائس بنایا ہے نا تو اگر بچا ہوا رائس ہے آپ کے پاس تو آپ وہ ڈال کر مطلب چٹنی سبزی کے ساتھ کھاؤ گی نا تو آپ کو مطلب بہت اچھا لگے گا
اچھا ہاں جیسے سمجھ لے جیرا نائس ہم لوگ بھی دوسرے طریقے سے بناتے ہیں جیسے پہلے آپ بعد میں کرتے ہو نا یے ڈالتے ہو تو ہم لوگ کیا کرتے پہلے گھی ڈالتے اس میں مطلب گھی گرم ہو جاتا تو جیرا ڈالتے پھر چاول ڈال کے پھر مطلب کہ پانی ڈال دیتے اس کے لیول مطلب جتنا چاول اس کے حساب سے
ہاں ہاں
اور پھر کیا کرتے ہو اس میں مطلب کہ نمک ڈال کے
ہاں
اس سے مطلب دو سیٹی لگا دیتے یا پھر اس میں اگر آپ کو ہری مرچی ڈالنا ہو یے اس مطلب اگر ڈالنا ہو نیمبو ڈالنا ہو نمبو ڈالو ہو تو اسے اور چاول اچھا اچھا کھلا کھلا سا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو ہاں تو وہ ڈال دو گے تو اس سے اور تھوڑا ٹیسٹ اچھا اجاتے
لمبو تو ہم نے ٹرائے نہیں کیا لیکن اب ٹرائی کروں گی
اس میں فرائی کچھ نہیں کرنا ہے
ہاں نیمبو نہیں مطلب نیمبو نہیں دال ہے نا ابھی تک تو اب دال دینگے
ہاں تو نیمبو آپ ڈال سکتے ہو اس کو مطلب دو سٹی لگا دو ہو گیا اس کو پھر برتن میں نکال کے پھر کھاؤ سرو کرو سبھی کو اچھا لگتا ہے میں تو میرا تو فیوریٹ ہے جیرا رائس
ہاں مطلب کسی بھی سبزی کے ساتھ
جی جی کسی سبزی کے ساتھ میں سبزی کے ساتھ تو میں صرف پسند نہیں کر ہ میں سبزی کے ساتھ اسے نہیں پسند کرتی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا سبزی کے ساتھ
تو پھر ایسے ہی کھاتے ہو آپ زیرہ رائس
ہاں جیرا رائس مطلب کچھ یے سب کے ساتھ مطلب کہ کھا لیتی ہو بٹ سبزی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں
اچھا
جی اچھا ہی نہیں لگتا چلو ٹھیک ہے اب جو ریسیپی بتائیے ان شاء اللہ ٹرائی کروں گی میں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ
اللہ حافظ